ہیلو السلام و علیکم
وعلیکم السلام جی اور کیا کری ہو
کچھ نہیں بیٹھی ہوں اپ ٹھیک ہیں
جی اب تو ٹھیک ہے تھوڑی طبیعت
جی کیا ہو گیا تھا
بس ٹانگے درد پتا نہیں کیا ہو گیا آج تو اٹھا ہی نہیں گیا بیڈ سے
ہوں
اور جی بس جی بڑھیا اور کیا کری تھی آپ
کچھ نہیں بس بیٹھی تھی میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ آپ سنائیے آج کل نا مجھے ایک بات بہت پریشان کر رہی ہے
کیا
یہی ہمارے ماحول کے حالات ہر ہر طرف گندگی دھواں اور پردوشن بڑھتا ہی جا رہا ہے لگتا ہے جیسے انسان اپنی دنیا کو برباد کر رہا ہے
جی جی وہ تو ہے ہی
پہلے ہوا کتنی صاف ہوتی تھی پیڑ پودے زیادہ تھے پیڑ پودے بھی زیادہ تھے مو بھی سنتلت رہتا تھا پہلے لیکن اب سانس لینا بھی مشکل ہونے لگیا ہے لگ گیا ہے ہمارا
یہ تو ہے ہی اور گرمی بھی کتنی ہو رہی ہے
جی جی جی پہلے نا خاص کر شہروں میں گاڑیوں کا دھواں اور فیکٹری سے نکلنے والا جہریلا دھواں کوڑا جلانے کی عادت یہ سب ابو خراب کر دیتے تھے کرر رہے ہیں
ہوں ہ
یہ پتا ہے صرف ہوا ہی نہیں پانی بھی دشت ہو رہا ہے ان چیزوں سے
جی جی پانی کی بہت گندا ہمارے تو پانی بھی اتنا گندا آ رہا ہے نا اب تو پتا نہیں کیا
جی جی جی کیونکہ نا ندیوں اور تالابوں میں نا کچرا پھینک دیتے ہیں نا فیکٹری کو گندا پانی سی دے پانی کے سروتوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے اسی لیے پانی گندا ہو رہا ہے اتنا
جی جی اور
بس یہی وجہ ہے آج کل نئی نئی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں بچوں کو لے کر بزرگوں تک سب پرباوت ہو رہے جیسے کہ جیسے کہ کہ ہماری ہم میں دیکھتی ہوں ہماری طرف تما الرجی سانس کی بیماریاں تو عام ہو گئی ہیں لوگوں کو تی رہتی ہیں
جی جی یہ تو
مجھے لگتا ہے پردوشن صرف پریاورن کا نہیں بلکہ صحت ہماری صحت کا بھی دشمن بنا جا رہا ہے
جی جی صحت بھی ایک دن ٹھیک رہے گی چار دن ایسے ہی رہے گی اپنی
جی جی یہ یہ سب بڑھتے پردوشن کے کارن ہو رہا
جی جی اب تو ہوا بھی اچھی نہیں لگتی باہر کی بالکل بھی ایسے لے گندی ہوا آ رہی ہے بالکل
جی جی ایک بڑا کارن نا پلاسٹک بھی ہے لوگ پلاسٹک کا استعمال بہت کرتے ہیں لیکن اس کے اس کو جی اس کو صحیح طریقے سے نا نشٹ تو کرتے نہیں ہیں اسی لیے اسی لیے پلاسٹک زمین میں جل دی جلدی بھی نہیں جاتی گغلط بھی نہیں ہے کئی سالوں کئی سالوں میں ویسے ہی پڑی رہتی ہے مٹی کوبھی ن نقصان پہنچ اتی ہے جانور کبھی کبھی سکھا بھی دیتے ہیں جس سے ان کی جان بھی چلی جاتی ہے ہماری طرف ہمارے سامنے نا کوڑا پڑتا ہے تو گائے گائیں ہے نا کوڑا کھانے کی تو ایک دن گائے نے گلے میں پت نہیں کیا فسال یا تھیلی تھی م کیا تھا پلاسٹک کا تھا اس کے آواز میں آواز ہی خراب ہو گئی اتنی اتنی گندی چیز ہے پلاسٹک
جی جی گائے پہ جو کوڑا پھینکتے ہیں وہیڑ لفافے ہی نکل جاتی ہیں گائےیں تو
جی جی وہی تو بتا رہی ہوں تو اس کی آواز ایک خراب ہوگئی اس سے جیسے ا کر کے بولتی ہے نا وہ بھی بولا نہیں جا رہا تھا عجیب سی چییکوں جیسی آواز آ رہی تھی اس کی
جی جی یہ تو ہے اور کوڑا اٹھانے بھی نہیں آتے تے گلیوں میں کوڑا چڑا ہی رہتا ہے کتنے کتنے دنوں اٹانے بھی نہیں اس سے بدبوت نہیں آ جاتی ہے
ہماری سڑک ہے تو روز اٹھانے تو آ جاتے ہیں
جی لوگ باہر فنک دے فنک ہ گے نا آپ کے گھر کے باہر ہی سامنے اچھا گاڑی نہیں لگی ہوئی آپ کے ادھر
گاڑی گاڑیاں بھی آتی ہیں ویسے بھی بڑی گاڑی آتی ہے نا ٹرک آتے ہیں کوڑا اٹھانے
جی جی
کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ اگر یہی چلتا رہا تو آنے والی ہماری نسلیں خراب ہو جائیں گی
جی یہ تو ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو
لیکن سمادھان کیا ہے اس کا صرف شکایت کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا
شکایت کرنے شکھائے سن لیں گے درد کر لیں گے پھر کچھ نہیں کرنا انیں بس ختم دو تین دن کریں گے بس پھر ختم
جی جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ سمادھان ہمارے چھوٹ چھوٹے چھوٹے قدموں سے ہی آگے آگے بڑھے گا
یوں یوں سارا محلہ ایک ایک ساتھ ہو نا پھر بات بنتی ہے ایسے نہیں بن سکتی
جی بالکل دیکھو جیسے زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں گے جی پلاسٹک کام میں استعمال کریں گے کوڑا ادھر ادھر نہیں پینگیں گے پانی بھی بچائیں گے اور اور لوگوں کو یہ چیزوں کے لیے سب چیزوں کے لیے جاگروک ہونا پڑے گا
لوگ تو پانی ایسے پھینکتے ہیں جیسے پانی بس آج ہی ملنا ہے ان کو ملنا نہیں پھر کبھی اتنا پانی ویسٹ کرتے ہیں
جاگروکتا پھیلانا بھی ضروری ہے نا دیکھو نہیں تو جاگرک نہیں کریں گے لوگوں کو تو لوگ ایسے ہی کرتے رہیں گے
جی یہ تو ہے
جب تک لوگوں کی سوچ نہیں بدلے گی سمسیا نہیں بن سمسیا بنی رہے گی یہ ہی
جی جی پہلے تو پلاسٹ بند ہوگی تھی اپنی پلاسٹک کی تھیلیاں بند ہوں گئی بالکل بھی اب کاغذ کی شروع ہونے لگ گی اب پھر پلاسٹک شروع ہو گیا دکانوں پر بھی پلاسٹک ہی شروع ہو گیا پہلے کہتے تھے اپنے گھر سے لے کے آؤ
جی سبزی لینے جاتے ہیں اس میں بھی پلاسٹک کی تھیلیاں پکڑاتے ہیں ہمیں
جی جی
ہمیں تو نا اسکولوں گھروں اور سماج کے پریاورن کے بارے میں نا شکشا دینا بہت ضروری ہے ہمیں نا اپنے پیمپلیٹ چھپوانے چاہیے تو پیمپلیٹ ہر جگہ لگانی چاہیے اور لوگوں کو کو لوگوں میں بانٹنے بھی چاہیے
جی جی یہ تو صحیح کہہ رہے ہو آپ
سرکار کو سرکار کو بھی دیکھو سخت قدم اٹھانے چاہیے فیکٹریاں پر نرنتر رکھیں کچرا پربندھن صاف اور جھاڑ کو بڑھاوا دینا چاہیے تبھی لوگ سدھریں گے اور یہ چیزیں سبھی تبھی قابو میں آئیں گی
جی جی
دیکھو نا لیکن سرکار کے ساتھ ساتھ ناگرک کو بھی زمےداری ہے نا کہ وہ اپنے عوام پر عوام پر روک لگائیں کہ ہم سب اس دھرتی دتی پر رہتے ہیں نا تو ہم ہی رکھوا لے ہیں نا اس دھرتی کے
جی جی یہ تو صحیح کہا
دھرتی صرف ہماری نہیں ہے آنے والی پیڑھیوں کی بھی امانت ہے
ہوں
آ آگے جو ہم آنے والی پیڑھیاں ہماری وہ بھی تو اس پہ اس دھر دتی پہ رہیں گے نا تو ہمیں ہمیں ہی خیال رکھنا ہے اس دھرتی کا
جی ٹھیک ہے پر
اگر ہم ہی پرکرتی کا سمان سمان نہیں کریں گے تو پرکرتی ہمیں سوستھ جیون نہیں دے گی
جی جی
اور بتائیں ہم خود سے شروعات بس ہم خود سے شروعات کرنے آج سے کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریرت خت کریں گے
ہ ہ مگر لوگ نہیں نا مانتے لوگ مانتے ہی نہیں دو دن کریں گے پھر ویسے ہی ہو جائیں گے کیا فائدہ ان کو یہ جو سرکار کو ہی چاہیے یہ قدم اٹھانے
جی سرکار کے ساتھ ناگرکوں ناگرکوں بھی قدم اٹھائیں گے تبھی آگے یہ بات بنے گی
جی جی یہ تو ہے
کیونکہ یہ ایک چھوٹا قدم بڑے بدلاؤ کی شروعات بنا دیتا ہے ہمارے لیے تو چلو پھر آجسے شروع کریں گے اپنی دھرتی کو سرکشت سوستھ اور سندر بنانے کی چاہ میں ا حصہ لیں گے
جی جی پیڑ پودے بھی لگانے چاہیے اپنے گھروں کے آس پاس
جی جی پیڑ پودے بھی آج آج صحی جی سڑکوں پہ تو کئی لوگ دیکھو آپ پھل آتے ہیں نا گھر پہ اپنے تو پھل کے جو چھل بیج ہوتے ہیں نا وہ انہیں سنبھال کے رکھا کر کے تب جب گاڑی میں سفر کرتے ہیں نا آپ تو پورے راستے رستے میں پھینکتے جائیے تو اس سے پیڑ مطلب کہ فروٹ جو فھل والے پیڑ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں گی تو ہماری عوام پر اچھا اثر پڑے گا
جی جی جی
تو آپ آج سے یہ اپنے جو گھر پہ پھل لاتے ہیں آہ آپ نا اپنا مطلب بیج مت فھیک فینکا کریے پھر سکا کے رکھ لیجیے کرریے
جی آگے میں ایسے ہی کروں گی
جچ نچ ج ج ہے
اور جی اور بتائیے اور کیا حال چال ہے
بس بس بڑھیا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ٹھیک ہے اللہ حافظ
جی ٹھیک